وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا
جی اپ ٹھیک ہے
جی ایے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بس شکر ہے آپ ٹھیک ہے وہاں سکتی ہے
جی جی امی ابا جان ٹھیک ہے
جی امی اباازان بھی ٹھیک ہے
جی آج کا میرا موضوع ہے وقت کی قدر وقت انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے ایک بہت ہی بڑا یہ بہت ہی بڑا ذریعہ ہے وقت کی قدر ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اپنا وقت بس اچھے سے گزارنا چاہیے وقت انسان کو اچھی عادتوں میں ڈالتا ہے وقت وقت خالی ا وقت سے انسان کو شعور ملتا ہے وقت انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی کی صلاحیت دیتا ہے وقت انسان کو جہالت سے دور کرتا ہے آپ جی جی آپ
ج جی جی جی جی آپ بول
میں نے ختم کیا بول کے
ج آپ تھوڑا اور بولیے میں دیکھ رہی ہوں یہاں سے کچھ آپ بولیے
جی جی میں بو رہی ہوں میں خود ہی کا بو رہی ہوں وقت انسان کو اچھے کام کرنے اور اچھے تعلیم سکھاتا ہے وقت بہت ہی انسان کے لیے ضروری ہے
جی جی بس ب بت ہ ب مجھے بولنے جی تو میرا آج کا موضو ہے جی تو آ ہاں اج کا موضوع ہے
لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں دولت صرف پیسہ بنگلہ اور گاڑیوں کا نام ہے لیکن ہر انسان کی صحت اچھی ہو نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی دولت اس کے کام نہیں آتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کی اصل دولت ہے ایک تندرست انسان ہی اپنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور اپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے کے ساتھ صحت مند ذہن بھی ضروری ہے کیونکہ دونوں مل کر انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہے اچھی صحت کو اچھی صحت کے لیے غذا روزانہ ورزش اور سکون اور پرسکون نیند اور صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے ہمیں بری عادتوں برا کھانا سے بچنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے صفائی صفائی بہت اہم ہے صفائی اور صحت کا گہرا تعلق ہے جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنے گھر مشاعرے ملک کے لیے بھی زیادہ بہتر خدمت انجام دے سکتے ہیں آخر میں میں اتنا کہوں جی اگر صحت ہے تو ہر چیز ممکن ہے اس لیے ہم نے اپنی صحت کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھنی سمجھ کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنا ڈیوائس کھولے اور میں آپ کو بھیجوں گی تو آپ اس سے پڑھیں تو تاکہ ہماری ہوئے ہے ہمارے لیے بہت ہی رہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا جو یہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں جو صحت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا ذریعہ بہت ہی امپورٹن ہمارے لیے بہت ہی بڑا ذریعہ ہے صحت کہ بغیر ایسام کچھ نہیں ہے آج کے دور پہ آپ نے سچ بولا اب میں کچھ آپ کو بولوں گی اس کے بارے میں صحت
نہیں نہیں
جی جی اج جی جی مجھے سمجھ آیا جی جی جی میں کچھ ماں باپ کا احترام کے بارے میں بولو گی جو میرا موضوع ہے آج وہ ہے ماں باپ کا احترام ماں باپ اللہ تعالی کی سب سے بڑی ا نعمت ہے وہ اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں اپنی اولاد کی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور انہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ماں بچے کو پیدا کرنے سے لے کرنے سے لے کر اس کی پرورش تک ہر مشکل برداشت کرتی ہے بالکل سچ بات ہے باپ دن رات محنت کر کے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے جی بالکل جی ہے نا
آفت رکی کیونکہ ایے افیکٹو اسپیچ رک جاتی ہے
کی ان دنوں کی قربانی کے بدلے کوئی اولاد پوری طرح ادا نہیں کر سکتا سچ بالکل سچ ہے ہم اپنی چاہے ہم کچھ بھی کریں ہم اپ ہم اتنی جو ہماری ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ ادا ہم نہیں کبھی پورا کر سکتے قرآن کریم اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ ا حسن سلوک کا حکم دیا ہے جی بالکل سچ بات ہے ہاں ہمیں ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ تیز بات کرتے ہیں بٹ مگر ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایسے بات ہمیں بہت زیادہ نرمی سے پیش آنا چاہی اپ ماں باپ کےاتھ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کی دعا اور ان کی دعا حاصل کرنی چاہیے ہاں تاکہ وہ ہمیں دعا کرے جب ہم ان کی خدمت سور سور ٹھیک ہے آج چ میں عت کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ان کی خدمت کرے اور کبھی ان کا دل نہیں دکھائے شکریہ شکریہ
ج جی آپ بہت جی جی کرتی ہے ویسے بٹ میں آپ کو بولنا چاہوں گی افیکٹ اسپیک سے کم ہو جاتی ہے تو آج کا میرا موضوع ہے ماہ ہو کی حفاظت ماحول اللہ تعالی کی ایک بہت قیمتی نعمت ہے صاف ہوا پانی درخت اور زمین انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے ماحول آلودگی کا شکار ہو رہا ہے درختوں کی کٹائی پلاسٹک تبےچا استعمال اور پانی کا ضائع ہونا ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے اگر ہم وقت پر اس مسئلے کی سنجیدگی کو نہ سمجھے تو آنے والی نسلیں بہت مشکلات کا سامنا کریں گی ہر شخص اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے پانی بچانا چاہیے اور اپنی گرد اور نواح کو صاف رکھنا چاہیے یا درخت ماحول کی حفاظت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے آئے ہم سب مل کر اپنی زمین کو صاف اور ہرا بھرا اور پوز بنائے شکریہ
سچ بات آپ نے کہی کہ ہمیں اپنا ماحول صاف رکھنا چاہیے ارد گرد کا ماحول ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم صاف رکھے ہمیں اس سے آکسیجن ملے گا اگر ہم پیڑ پودے اگائےیں گے تو جس کی وجہ سے ہمیں آکسیجن ملے گا اور ہمیں پھر جب ہمیں آکسیجن ہماری سانس ہمیں اچھا ہوا ملے گا ہم ماحول بہت ہی زیادہ ضروری ہے ماحول صاف رکھنا آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں پھیلتی ہے اگر ہم اپنا ماحول خراب رکھ تو بڑی بڑی بیماریاں ان میں جیسے شام میں بہت ساری بیماریاں ہے آج کل کے دور میں بہت ہی بڑے وائرس پھیلتے ہیں یہ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ماحول صاف رکھے اب جو ہے وہ ہے محنت کی عظمت میں اس کے بارے میں بولنا چاہوں گی محنت کی محنت کامیابی کی بنیاد ہے دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی کام انسان انسان بغیر محنت کے اپنی منزل نہیں تک پہنچ سکتا تو ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو یہ ہے محنت اپنی م مقصد حاصل نہیں کر پاتے طالب علم کے لیے محنت سب سے بڑی سب جی جی جی بات تالمی علم کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے
آپ کو آپس واپس کال کیجیے
جی جی بس بس اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکریہ اوکے اوکے اوکے جی اللہ حافظ